ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم ہاں ٹھیک ہو
بس دا کیا کر رہے ہو
بس بیٹھے آپ کیا کر رہے ہو
میں بھی بیٹھی ہوں فرق ہو گئی تھی
ہاں
ابھی کیا کر رہے ہو
ابھی جسٹ دوائی کھائی تو
ٹھیک ہے بس گھر میں سارے ٹھیک ہے
اور بتاؤ ہاں ٹھیک کھانا پکایا
جی
کیا پکایا کھانے میں
ہم نے پکایا ہم نے ساگ شاید
ٹھیک توکل جاتی ہو
جی ابھی نہیں
ٹھیک بوو ٹھیک ہے
الحمد للہ سک
ہاں پاپا جاتا ہے کہاں میں
جی
اور کیا کر رہے ہو ڈاکٹر نے کیا بولا تھا
میں تو ڈاکٹر کے پسر گئی ہی نہیں
کیوں
جو ڈاکٹر ہے نا وہ مجھے خالی بولتا ہے آپ کو ڈپریشن ہے لیکن جب میں ڈپریشن ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں وہ بولتا ہے آپ کو ڈپریشن ہے ہی نہیں
ہ پت نہیں ان کو ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا ہے وہ بولتے ایسے راکوں کے فون سے بات ہی نہیں ہو رہے پتا نہیں اس کو کیا پرابلم آ رہی ہے
خراب ہے
تو اس کو پہلے بولنا تھا نا میرا فون خراب ہے
نے اس کی مائک کرا
اس کو بولنا سجا ب ہے کہ نمبر پہ کرنا اس کی اسی سے کال کرنا پھر اب مجھے وہاں سے بھی کال کرنا آپ کو بھی آئے گا نا ٹاسک آپ نے بھی کرنا ہے
وہ کہاں پہ آئے گا
اداری ادھر پ آ آیا ہے نا اس کو کو آ ہے رپو کو آئے
ٹھیک
ہاں اور چائے پیا آپ نے
میں کہاں پیتی ہوں
ماما کو ہو گئی پین میں فارق
وہ بجباڑا گئی ہے
کیاوں
پتہ نہیں ان دونوں کو کچھ کام تھا تو
اچھا ٹھیک بپ واپس آئے گی
ہاں
ہوں اس کے فون سے بھی کرنا پاپا کے فون سے بھی
اس جی
ٹھیک اس نے کیا نا وہ
ہاں اس نے کیا ہاں
ٹھیک
اسس پہ بس کالس کی ٹاسک کاتی ہے
ہوں ہوں اور کیا کر رہے ہو پڑھائی کہاں تک پہنچی ہے
ابھی چل رہی ہوں تھوڑا تھوڑا
ٹھیک تھوڑا تھوڑا کیوں چل رہی ہے پوری کیوں نہیں چل رہی ہے
کیا ہے کہ ابھی میں تھوڑا بھی نہیں چل پاتی پہلے تو
ہاں وہ تو ہے اگر فرق ہوگی پھر اچھے سے پڑھ پاؤ گے
ہوں
ٹھیک وہ بھی تو ہے نا
اس سے گھر اس میں ایک ہی پرسن کو کال کر سکتے ہیں
نہیں ہم کریں گے نا پھر پیر میں اوروں کو بھی پھر میں بولوں گی نا آپ کو اس کے بعد میں اس کے بد میں بولوں گی نا آپ کو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے
دن میں ایک ہی بار
نہیں نہیں دن میں کئی بار کر سکتے ہیں مگر البتہ الگ الگ الگ الگ نمبر پہ جن کو کاریہ ایپ یہ والی ایپ ڈاؤن لوڈ ہوگی ان انیں
جی
ہ پھر بولوں گی نا میں آپ کو کیسے کرنا ہے
کی
بوا کہاں ہے میری
وہ اندر ہے
ٹھیک ہے اور
بس
بس کہاں گ پہنچی
یہاں بسیں تو دن بھر چلتی رہتی ہے کبھی کہیں اور کبھی کہیں اور
ہاں وہ تو ہے میں نے سوچا رافو سے بات کروں گی اس نے بولا اسے نہیں ہو رہا ہے پھر بولا منجو سے بات کرو میں نے بولا ٹھیک ہے میں نے پھر کیا آپ کو کال آپ آئی آپ کو جلدی کال لگی ہے ورنہ اس میں ٹائم لگتا تھا
ٹھیک
ہوں ہ
اس کا اسپیکر آف نہیں رہتا تمت مطلب آن نہیں رہتا
نہ نہ نہ اس میں مت ہوتا ہے وہ اور آپ بتاؤ
یہ اس ایپ کا ہم کسی اور کو بھی دیکھ سکتے ہیں یا نہیں
ہاں ہاں کسی کو بھی دے سکتے ہیں
ٹھیک
ہ سجاد بھیا کام کرتا ہے آج
ہاں تو اس کو اتنا کام ہے وہ روتا ہے پھر
اس کو ٹینشن ہوتا ہوگا نا پھر بہت جب لوڈ پڑتا ہے دماغ پ تو اسی لیے وہ کا آ رانی
وہ ہوگیا اپنے کمرے میں پانی
مجھے لگا ادر ہے کہ کہیں اور
میں یہی ہے اپنے گھر میں
اس کو بھی بولنا ہی کرنا ایپ ڈاؤن لوڈ
میں اس سے بات ہی نہیں کرتی
چلو پھر بد میں میں ہی بولوں گی رائفا کو بولو نا سپیکر ٹھیک کرو اس کا تو واٹس ایپ پہ آتا ہے بات ادھر نہیں آ رہی
وہی سمجھ نہیں آ رہا ادھر کیا مسئلہ ہے اس کا
میں اس کو ہیلو ہیلو کر رہی تھی وہ بات ہی نہیں کر رہ پھر میں نے مجھے لگا یہ بات ہی نہیں کرتی ہے تو پھر کیا کرتی میں
یہ سم کے بغیر چل تا ہے نا
ہوں ہوں ہوں مجھے لگا ہمارا وائی بھائی مت ختم نہ نہ مجھے لگا ہمیں مت وائی فائی ختم ہو گیا ہے پھر مجھے پہلے بات ہی نہیں ہو رہی پھر میں نے سوچا مگر کال تو چلے واٹس ایپ پہ ب اس کے بعد میں نے سوچا چلو میں ایے ہی کروں گی پھر کال تو جب وہاں سے بات نہیں ہو رہی تھی پھر میں نے ڈسکنیکٹ کیا پھر یہاں سے کیا آپ کو وہاں سے بات ہی نہیں آ اس کا کچھ نہیں آ رہا وہ بول رہے آپ کی آ رہی ہے مگر مجھے اس کی نہیں آ رہی ہے
دن بھر کیا کرتے ہو
مجھے لگ رہا ہے کہ میں دن بھی دوائی کھاتے کھاتی تھکتی نہیں
نہیں وہ تو ہے ہاں آپ کو کھانی پڑتی ہے نا بہت ساری دوائیں
اوپر سے کھانسی بھی ہے نا
وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے
وہ بھی مجھے نی تھی نا خراب
نہیں تب سے بہت ٹائم ہو گیا تب سے ابھی تک ہے کہ ہاں جب میں وہاں تھی
ہاں
وہہ نا
مطلب رمضان رمضان میں اسٹارٹ ہوئی تھی مجھے
آ کو جانا تھا نا کسی ڈاکٹر کے پاس تو اچھا سے
بئی ڈاکٹر عادل کے پاس گئی تھی میں دو بار گئے نا اس سے دوائی تیسری بار اس کو حج کے لے نکلنا تھا تو
ہ کوئی نہیں وہ آئے گا نا واپس
نہیں اب میں جاؤں گی گئ وینزڈے یہاں ای این ٹی کے پاس
کیوں اے این ٹی کے پاس کیوں جانا ہے
ایکسرے ویکسرے کروں گی
ای این ٹی کو کون سا ایکس رے کرنا ہے
ای این ٹی نہ ڈاکٹر کے پاس اسی لیے
مگر تجھے مت ای این ٹی مت اس کے ساتھ کنیکٹ ہے کھانسی الگ ہے ای این ٹی الگ ہے
زکام بھی ہے نہ
اچھا ٹھیک ٹھیک مجھے لگا آپ کو ادھر جانا تھا درگجن
میں مت نہ میں مجھے ٹوٹل نہ جیسے فرصت ہی نہیں ملتی
دن بھر بیٹھی ہوتی ہو فرصتی نہیں ملتی
ہاں بیٹھتے بیٹھتے فرصت نہیں ملتی
ہاں بہت بیٹھے بیٹھے جی بھی انسان بور ہوتا ہے نہ پھر انسان لیزی بن جاتا ہے
اب میں کبھی کچھ پکاتی ہوں پھر کچھ اور ایکٹیویٹی دن میں کرتی رہتی ہوں
ہاں ایکٹیوٹی ضروری کرنی ہو ایکٹیوٹی کرنی پڑتی ہے نہ
اب میں سوچا تھا میں مہندی لگانا ہی سیکھوں گی
ہاں آپ کو کرنی تھی نہ ٹرائی وہ بھی
میں کر رہی ہوں میں پہلے میں نے اس سائڈ ہاتھ میں لگیا اب قس سائڈ ہات ایک ہی ہینا کیا کرو
ادھر رفلی کرنا تھا نا
رفلی بھی میں کرتی ہوں آں
اس سے سیکھو گے نا پھر اچھے سے
ہممم
اب جاتے نہیں وہ گراؤنڈ میں ایکسرسائز کرنے کے لیے
کہاں مجھے کہاں چھوڑتے میں مطلب میں کبھی بھی اور کہیں پہ بھی گر جاتی ہوں کیسے جاؤں گی
کوئی نہیں
ویسے گھر میں ہی پڑتی ہوں پھر
کرنا ہے ٹین منٹ ہو گئے
وہ نہیں ہوئے ہے یہاں پہ
جب آئے گا تب
اوکے میں سسٹر کو کر سکتی ہوں نہ ابھی
ہاں ہاں ہاں
ٹھیک ہے